ہیلو
السلام علیکم میڈم آپ کی یہ وعلیکم وعلیکم السلام علیکم الحمد للہ آپ کے وال والد اور والدہ ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سبھی بہترین ہے صحت مند ہے این اچھا
جی آپ کہاں آئے ابھی
ابھی تو میںیرے پاس گھر میں ہی ہوں اور آپ بتائیے ڈنر ہوگیا آپ کا
جی جی الحمد للہ سے ڈنر بھی ہو گیا آپ کی امی مجھے دراصل کال کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے
جی جی جی
وہ بتا وہ بتا رہی تھی آپ کے چھوٹے بھائی کی تھوڑی ہیلتھ خراب ہو گئی ہے اس نے کچھ غط
اجے جی ہاں ایکچولی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا بنااہ ہوا نارمل جو شدھ دیسی کھانا ہوتا ہے وہ انیں کھانا ہوتا نہیں ہے ادھر وہ ہمیشہ جو ہمارے چھوٹے بھیا ہیں وہ ہمیں سب بازار کے کھانے کی طرف بھاگتے ہیں لائک فاسٹ فوڈ کی طرف پیزا برگر پاستا منچورین وغیرہ تو جو میرے اما جان ابا جان ہیں وہ ٹانٹتے بھی ہیں میرے چھوٹے بھائی کو بٹ وہ سمجھتے نہیں ہیں تو بس اسیج اسی وجہ سے دراصل ان کی صحت پہ کچھ دقتیں چل رہی ہیں تو وہی تھوڑے ہاسپٹل کے چکر لگ رہئے ہیں
ارے اللہ اللہ ان کو شفا کرے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے دراصل تین چار مہینے میں کالج جاتا ہوں نا میرا کالج تھوڑا گر دور ہے تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا وہاں پہ
جی جی جی
تو وہاں پہ جو کینٹین ہے نا اس کا کانا اتنا گندا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں پہ کینٹین پہ جاتے اتنی بدبو آتی ہے تو جیسے تیسے میں نے ایک دو مہینے تو نکال دیے
جی
لیکن پھر پتہ نہیں انہوں نے ایک دن کیا ڈش بنائی تھی وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا وہ آلو تھے ٹماٹر تھے کیا تھا کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ کایا پھر بہت الٹی آئی اس کے بعد تو والد صاحب کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے پھر گھر بلا لیا انہوں نے بولا کچھ دن گھر آ جاؤ پھر گھر آیا پھر تھوڑی سی اور صحت خراب ہو گئی پھر والد صاحب نے ہسپتال لیا مجھے
جی جی
پھر وہیں پہ پھر تھا تین چار دن پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت ڈانٹا بولا بیٹا ایسے مت کرو آپ خود کھانا بنایا کرو وہاں پہ کینٹین سے کھایا مت کرو اینڈ پھر ہم نے کمپلین بھی کی ایڈمنسٹریشن سے
جی جی جی
ایسے ایسے ہو رہا ہے تو یہ لوگ غلط کھانا بنا رہے ہیں وہاں پہ اتنا گندا تیل یوز ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اس تیل کو مجھے لگ رہا ہے پانچ چھ مہینے ہو گیا انہوں نے ریپلیس نہیں کیا ابھی بھی وہ وہ تیل ہی چل گیا ہے
تو جتنا ممکن ہو پائے آپ خود سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھ اور یدی ایسی چیزیں چل رہی ہیں تو تھوڑا بہت ہی تھوڑا مارکیٹ کا لے لیجے تھوڑا بازار کا کر لیجیے لیکن تھوڑا آپ اپنے طرف سے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے خچود سے کوک کرنا اسٹارٹ کیجے تھوڑا ممی سے سیکھھیے اما سے اپنی
ہوں جی جی میں پھر وہ کیا بولتے ہیں اس سے آن لائن دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ سے کچھ بنانا سیکھ رہا تھا میں پھر پھر میں نے کچھ سیکھا تھوڑا تھوڑا ابھی میں گھر پہ ہی ہوں ابھی میں واپس کالج ہاسٹل نہیں گیا
تو کس طریقے کے کھانوں کا علم ہوا آپ کو پھر آپ نے انٹرنیٹ سے کچھ سیکھا تو تربیعت کیا ملی آپ کو
تربیت تو یہی ملی کہ جو انسان خود بناتا ہے اس پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ صاف ہے شفاف ہے حلال ہے اینڈ اللہ تعالی بھی ہمیں قران میں یہی بتاتا ہے بتاتے ہیں کہ اپنا آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کرے
جھی
جی خود کی صحت کا خیال رکھنا بھی ایک طریقے کی عبادت ہی ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہیہ وسلم تھے وہ بھی اپ اپنے کھانے میں بہت کیا بولتے ہیں اسے احتیاط کرتے تھے کہ کچھ
احتیاط کرتے تھے صاف کھاتے تھے صحت مند کھاتے تھے جی یہ تو میں نے سن رکھا ہے
جی تو ہمیں بھی ان سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بھی صاف صاف کھانا چاہیے
چیز صاف کھانا کھائیں تندرستی صحت مند بنائے رکھیں
جی بے شک
بس تو کوشش یہی رہے گی اللہ میرے چھوٹے بھائی کو بھی تھوڑی عقل نوازے تاکہ وہ ان سارے فاسٹ فوڈ کو کی عادتوں سے دور ہو جائے اور گھر کے کھانے کی طرف بڑھے حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہوں ہم وہی زیادہ سے زیادہ بنائیں اور انہیں کھلائیں باقی تو بس اللہ ہی توفیق دینے والا ہے
ہاں اور اللہ تعالی مجھے بھی عقل شفا دے
جی جی آپ کو بھی بہت شفا کی ضرورت ہے انشاء اللہ آپ کو بھی شفا ملے گی آپ بھی گھر کا کھائیں تندرست رہیں صحت مند رہیں اور خوش رہیں انشاء اللہ
آپ کو پت ہے جیسے آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا نا میں اس کی حالت سمجھ سکتا ہوں کیونکہ دیکھو گھر کا کھانا پھر انسان کو وہی بات ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر
جی
ہماری اما جتنی بھی اچھا کھانا جتنا بھی اچھا کھانا بنائے
جی
وہ ہمیں راس تو آنے سے رہا
جی جی جی بالکل صحیح بولا آپ نے
ہاں جی آخر میں ہمیں سڑک پہ چلتے ہوئے کسی دکان سے خوشبو آ جاتی ہے تو من تو للچاتا جاتا ہے
جی جی جی
ہوں
جی آپ نے بالکل صحیح بولا بٹ ہو گیا آپ صحت چاہیے تو سواد کو چھوڑنا ہوگا جو ہماری اما جان کھانے پکاتی ہیں گھروں میں ہمارے اس سے بہتر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بٹ اب جو بچوں کی جو عمر ہوتی ہے خاص طور سے جو ابھی کچھ سترہ سے پچیس تک کے ہوتے ہیں تو وہ موسٹلی جو ان کا سرکل ہوتا ہے جو معاشرے کا ماحول ہوتا ہے جو دوست ہوتے ہیں تو ان کے تھرو ایک جو سنگتی ملتی ہے تو وہ باہر کی طرف ہی پھاگتے ہیں اور ایسے بچے اگر آپ موسٹ کامنلی دیکھو گے نا تو وہ اپنے گھر سے نا وہ عمر ایسی ہوچتی ہے کہ وہ کھنتے ہیں باہر کی طرف جاتے ہیں حالانکہ ایک عمر کے بعد انہیں خود ریلائز ہوگا کہ نہ یار غلط چیزوں میں کھانے پہ پینے کی عادتوں میں غلط ہے سونے پڑنے کی آدتیں غلط ہیں دوستوں کا کئی بار آپ کے سرکل غلط ہوتا ہے اچھی تربیت نہیں ہوتی ہے بٹ ٹھیک ہے یہ عمر تھوڑی ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ برے کی طرف زیاادہ پھسلتے ہیں
جی آپ دوستوں سے آپ نے مجھے یاد دلایا پرسوںئی عید تھی نا قربانی والی عید تو ہم دوست ہم یہ سچی بات ہے ایکچولی
جی بتائیں بتائیں
جی ہم چار دوست ہیں ہم آپس میں اچھے دوست ہیں تو ہم مشورہ کر رہے تھے کہ ہم کہیں عید کے دوسری عید کے دن کہیں گھومنے جائے کہئی ریسٹورینٹ میں کچھ بار بھی کیوں کرے تو ہم پھر ریڈی تھے لیکن جب دوسری عید آئی ہمارا پھر کیا بولتے اسے گاڑی تھوڑی خراب ہو گئی تو ہم تو گھر پہ ہی پھنس گئے لیکن گھر پہ تو گوشت آلرییڈی تھا تو ہم نے اسی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے
جی
صبح کا ٹائم ہی تھا تو دہی لائی مسالہ آیا چکن مسالہیا نیمبو لایا ا کیا بولتے ہیں مکھن لگایا اس کو صبح صبح میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا آپ فریج میں
پھر کے لیے بھی کررمائیں
جن گھوم شام کو آئے
ہ س آپ نے اچھے اچھے کھانوں کے مزے لیے
ہاں اور پتا تھا نا لائک اس میں کیا ڈلا ہے ہاں یہ یہ سچ اچھی بات ہے یہ والی ارے بہت اچھا ذائقہ اگر برا بھی ہوتا لیکن پھر بھی مزہ آتا
اتنا آپ کو فائدہ ہوا اللہ نے آپ کو صحیح صحیح دماغ میں آئیڈیا دیا کہ پیسوں سے بھی آپ نے بچت کر لی صحت سے بھی آپ نے نہیں کھلواڑ کیا محنت بھی بچی اور گاڑی کا تیل پھونکنے کے لیے جو پیسے جانے تھے وہ بھی بچ گئے
ہ وہ مستری کے پاس چلے گئے
جی جی جی
اور گھر پہ آپ نے وہ سب کیا تو آپ کے والدین نے بھی کھایا ہوگا آپ کے چھوٹے بھائی بہن یا اور بھی کوئی ایکسٹر آپ نے انہیں بھی شیئر کیا آپ باہر جاتے تو بس آپ اور آپ کے تین دوست کھاتے تو خوشیاں بھی بٹ گئیں جی
میں کہ گلاا ہوں کیا ہوگا
اچھا اچھا آپ اکیلے ہیں اوکے اوکے اوکے کوئی بات نہیں
این ہ ابا اور امی کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کیونکہ ہم دوست تھے اگر میں اپنے والد اور والد کو بلاتا تو ہو سکتا ہے کہ کہ شاید شاید دوستوں کو تھوڑا برا لگے
ہو ہو ہو ہو
ہوں لمبا
جی جی جی بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے بالکل میں رضامند ہوں آپ کے باتوں سے
کیونکہ دماغ میں آتا ہے یہ بات آتی ہے یہ بات سی
جی جی جی جی اور بتائیں موسم کے کیا حال ہیں آپ کے وہاں
میں در کشمیر میں رہتا ہوں تو یہاں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے جنی جی باقی
چلے ماشاء اللہ آپ تو خود جنت کی طرف رہتے ہیں
ہاں تو جنتی انسان ہے
وہی چیز ہے آ جنتی انسان ہے کا سب بھی جنتی ہو جائےیں اور جہنم سے سب فری ہو جائیں
ہاں آپ کو پتا ہے میں کبھی کبھی جاتا ہوں نا کیمپنگ ویمپنگ پہ کہیں پہ ٹریک کرنے کے لیے پہاڑوں میں تو ہم وہاں پہ پ بھی یہ سیم باربیکوب والا فالو کرتے لائک خود میرینیٹ کر کے رکھ
ماشاء اللہ سنہری ہوائیں اتنا اچھا ماحول اللہ کی دیوئی اتنی حسین وع اچھا ماحول بنتا ہوگا
ہاں اوپر سے دھو اوپ ہوتی ہے لیکن نیچے سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے ب وہ دھپ اچھی لگتی ہے انسان کو
اور جگہ جگہ پہ پانی کے جھرنے جیسے چھوٹی چھوٹی ندیاں رہتی ہیں میں نے کچھ ویڈیو وغیرہ میں دیکھ رکھا ہے ماشاء اللہ کشمیر تو واقعی دنیا کی کچھ جنت جیسی جگہوں میں سے ایک ہے
اگر آپ کو یقین ہوگا مجھے کل ہے نا اتوار تو مجھے اور میرے مسیرے بائی کو کل ایک جگہ ہے یہاں پہ گلممرگ نام ہے اس
جی جی جی آئیڈیا ہے مجھے ماشاء اللہ اچھی ج جی جی جی
اس کا ٹریک ہوتا ہے چھ گھنٹے کا ہمیں اوپر چڑھ کے ہمیں سارا سامان ساتھ تھا دو لوگوں کو
جی جی جی جی
تو لیکن کل تو اب بارش ہے وہاں پہ تو پہاڑ ہے
جی جی جی بارش میں تھوڑی پ اس ن باقی سب بھی مشکلات ہوتی ہوں گی
ہاں اور بار بھی کیوں بھی کہاں ہوگا کیونکہ بارش جب ہوگی پھر انسان چھاتا لگائے گا کیا کرے گا
جی جی جی
اور آگ بھی تو چلنے سے رہی اس دن
جی جی جی
اسی لیے آپ تو پھر براد ہی کرنا پڑے گا
جی جی جی
آپ کبھی گئے ہو ایسے گھومنے
نہیں میں تو ویسے کبھی بھی نہیں گئی ہوں اینڈ تھوڑا گ گھر کا جو ماحول ہے جو میرے والد دن والدین والدین جو میری اماں ہیں وہ تھوڑے سخت مزاج کی ہیں اور انہیں زیادہ اس طریقے کا ماحول پسند نہیں ہے بٹ ایس کہ
چلو مجھے اما بلا رہی ہے ان کو شاید کپڑے دونے ہیں میں دیکھتا ہوں کیا بول رہے
چلیے بڑھیا ہے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی آگے بھی ایسے ہی اللہ نے موقع دیا تو باتیں ہوتی رہیں گی اللہ حافظ السلام علیکم اوکے اللہ حافظ